ہیلو السلام علیکم
ہیلو
السلام علیکم ہیلو
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں الحمد اللہ آپ کو مت ہے وائی فائی پہ ہی کنیکٹ
نہیں نہیں میں نے بند کیا پھر سے لیٹ آ رہی ہے
نہیں اب ٹھیک ہے اس سے پہلے آ رہی تھی اور سناؤ چائے پی اپنے
چائے پی
میں نے نہیں پی ابھی آپ نے پی
ہاں میں نے پی آپ نے کیوں نہیں پی
میں ابھی اٹھ میں نماز کے بعد اب اٹھی ابھی بنی شبو وغیرہ سو ہی رہے ہیں ہمم
اچھا وہ آئی وہ کب آئی پھر
کل کل شام کو
اچھا ٹھیک پھر کتنے دن کے لیے بولا اس کو بیٹھنے کے لیے
مطلب دس دنوں کےلے
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے
ھمم آپ کو پتا ہے وہ نہ بچے وہ کرتے نا کیا کہتے اسے سیا
ہاں
ویسے ہی بن گئے ایسے اپن شروع
بچے تو کرتے ہی ہے
ہاں ابھی سو رہا ہے
اچھا ہی سونے دو
گھر میں کتنی ہے
بہت زیادہ آج میں گئی تھی جم میں آئی ساڑھے چھ واپس یہ ہ ہمم ہمیں وہاں اے سی ہے چار پانچ فیان ہے لیکن وہاں اتنا دم ہوتا ہے وہاں کوئی کھڑکی نہیں ہے تو میں مجھے جیسے دم ہو گیا میں ساڑھے چھ واپس ہی آئی میں نے کچھ کیا ہی نہیں آج وہاں
گرمی بہت ہے بہت زیادہ
بہت زیادہ حد سے زیادہ
میں فیان کے نیچے ہوں تب بھی مجھے اتنی گرمی لگ رہی ہے
ہاں نہیں میں اب سوچ رہی تھی میں کروں گی ابھی کام میری نیند میں پوری ہوئی میں کل سوئی بارہ بجے رات کو بھی تھی نا گرمی ہی
ہاں
تو میں سوچ رہی تھی اب میں کروں گی ابھی کچن کی صفائی گیارہ بجے تک گیارہ بجے بچ بچے آئیں گے پھر ان کو پڑھا ہوں گی ایک ڈیڑھ تک پھر میں دو بجے سے تھوڑا سا سو جاؤں گی
ہوں
کیونکہ میں میں چار گھنٹے سوئی ہوں بس
اچھی بات گرمی گرمی نے پاگل سے
ورناہ کیا بہت زیادہ نہیں رات کو پھر بھی نہیں تھی آج اتنی گرمی
ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں کیونکہ میں ڈائریکٹ فین کے نیچے بسترا لگواتی ہوں
ہاں اور وہاں مجھے بھی ہوتا ہے نا مجھے ہوتا ہے نا وہ اسٹینڈ فین وہ مجھے میری باڈی کے ساتھ ہو تا ہے اور میں نہاتی بھی ہوں پہلے اب کیا کروں وہ کہاں اتنا برداشت ہے پھر میں رات کو بند ہی کرتی ہوں جب مجھے مطلب ٹھنڈ لگتی ہے لیکن تب تک رقھتی ہوں
اور نہیں کل بولا وہاں اتنی ٹھنڈی ہے
ہاں ان کو بہت پتہ ہے ان کو کمرے اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے ورنہ انسان مت دوسرے منزل پہ بھی رہت پاتا حہ دوسرے منزل میں زیادہ گرمی ہوتی ہے لیکن ان کو اتنی ٹھنڈی ہے اوپر
وہی نہ وہ کل بول رہی کہ میں نے فین بند کیا
ہاں وہ لوگ کرتے ہیں فین بند وہاں فین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اندر کمروں میں باہر ہے گرمی بہت زیادہ لیکن کمروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے
پھے لگتا ہے ابتایا ہی ہےار ا اس فائی ج سا
نہیں نہیں وہاں پھر بھی کمروں میں ٹھنڈی ہے اچھی ٹھنڈی
ہاں وہی نا آ ہاں پاپا اٹھے
ہاں وہ بھی اٹھے
اچھا بس ٹھیک آپ سناؤ
بس حالت ہی خراب ہے جیسے ہمت ہی نہیں ہے
ہاں سچ میں یہ بات آپ نے صحیح بولی ہم ما پر
ایک بند بچوں کو کب پڑا کے ختم کروں گی میں سو جاتی
ہاں یہ بات تو صحیح ہے
اوپر سے مجھے آج وہ دیدی سب بول رہی تھی پھر چار بجے میرے ساتھ آ جاؤ وہاں لال چوک تک وی مارٹ تک نا اس کو کچھ کرتی لانی تھی
وہ کتنی اچھی ہے
ہاں بہت اچھی ہے
ہوں
وہ لیکن بچپن سے ہی اچھی تھی
ہاں ہاں ہمیں تو پتہ ہے ہم تو جانتے ہیں ہم ہمارے تو گھر آتی تھی جب وہ چھوٹی تھی مطلب آئی آپ کو لال چوک جانا ہے
ہاں دیکوں گی نا شام کو پہلے دیکھیں گی موسم کیسا ہوگا کیونکہ چل نہیں پاتے ہیں اس گھر میں
کہاں ایسی حالت میں کون چل پاتا ہے
حالت خراب ہو جاتی ہے
ہو کیا سمجھ نہیں آ ہوا
کل ہاں کل دہلی میں اچھی بارش ھوی تھی
سچ میں
ہاں
توس اور سناؤ
آپ کی بہن کرتی ہے یہ کام
ہاں وہ کرتی ہے اور کیا اس کو بھی اچھے خا سے پیسے آئے تب سے جب سے اسٹارٹ کیا
نہیں میں آپ کروں گی نا ان دنوں
ہ ہاں میں نے اسی لیے کل آپ کو فون کیا نا
ہاں ہاں نہیں ان دنوں تو میں بیٹھی ہوںناا اندنوں کروں گی
ہاں ہاں اسی لیے میں نے کل آپ سے
ہاں نہیں مجھے اور ایک نمبر کو بھی آیا ہے نا تو میں نے عربی کو بھی بولا اس کو اس کو بھی میں نے بولا میں کروں گی آج کالس آپ کو بھی کروں گی ہ
کروں شوبو بھی رفیو کرے گ
ہاں
اپنے دس روپئے میں لیں گے تو
ہاں ہاں مئ کیا اور خرچہ اتنا زیادہ ہے اللہ کی قسم میں بولتی ہوں روز مجھے روز مطلب پیسے کرتی ہوں جمع سمجھ ہی نہیں آتے ہے وہ کہاں سے خرچ ہو جاتے ہیں
ہاں
پتا ہی نہیں چلتا ہے واللہ
ہاں صحی میں اور کیا
میں نے پیسے رکھے تھے جب میں نے سوچا تھا ایک دو اچھے سے فٹ وئیر لاؤںگ گی لیکن
اچھا
سمجھ ہی نہیں آیا کہاں سے کار چو
پتا ہے وہ جب ایک سو ساٹھ روپیہ آیا نا مجھے مجھے میں آپ کے ہے اس میں متلی کا ہوتا ہے میں ایک ایک کو فون کرتی ہوں آپ کے ساتھ ایک سو ساتھ مجھے اللہ قسم اسزان کی قسم انہوں نے ب چھوٹی نے بولا میرے نہیں ہے شوبو نے بولا میرے نہیں ہے مجھے پتا ہے ان کا کوئی رانی وغیرہ کا پیسہ سا یہاں نہیں آتا پھر جب میں
اس کا بھی یہ بھی ہے نا وہی نمبر اس کا بھی آپ ہی کو آئے گا
ہاں ہاں ہاں کوئی بات نہیں
مجھے کرتا ہے نا مجھے پاپا کرتا ہے نا زیادہ گڑبڑ اس کے اکاؤنٹ میں مجھے لگ بھگ ہزار ہے وہ بولتا ہے نہیں صرف چار سو ہے
ذرا کیسے اس کو بولو ہزار برابر ہے
نہیں میں اب کروں گی نا کام ایک میں آ جاؤں گی اے ٹی ئم پہ اس کو میں نکالوں گی وہ ہزار ہی وہ مجھے گڑبڑ کرتا ہے وہ مجھے بولتا ہے نہیں تمہیں میرے پاس صرف چار سو ہے وہ مجھے بہت گڑبڑ کرتا ہے مجھے کہاں ورنا کچھ گاڑبڑ ہوتا بس وہی کرتا ہے بولتا ہے نہیں نہیں میں نے تمہیں دیے تمہارے میرے صرف چار سو ہے میرے پاس
نہیں میں نے پھر بولا نا اس کو بعد بعد میں وہ عیدی کا میں نے اس کو اتنا ڈانٹا میں نے بولا مجھے اقرا نہیں وہ نا جب آپ نے بولا عیدی نہی دی میں نے بولا عیدی اقرا نے مجھے نہیں بولا لیکن یہ غلط ہے آپ نے خود ہی تو بولا اس کو میں نے عیدی نہیں دی کیوں نہیں دی باقی بچوں کو دی دوسروں کے بچوں کو دی
ہاں ورنہ کیا مجھے کہاں دی
اتنا ڈانٹا خدا کی قسم میں نے بولا اس سے مجھے دی ہمیںی نہیں دیتے اس کو دینی تھی
نہیں اس نے کہاں مجھے دی ہی
اس نے یہ نہیں بولا کوئی اقرا نے بولا میں نے بولا میں نے مجھے خود رہیلیس ہوا کیا ہوا آپ کو عیدی تو عید تو عید ہی سے مطلب
پچھلی چھوٹی عید کو بھی کہاں نہ بڑی عید کو تو نہ چھوٹی عید کو
وہی نا وہی میں نے اس کو بہت سنایا
اچھا کیا
میں نے اس کو اچھے سے سنایا پھر وہ ہنس رہا تھا اس کو پتا ہے نا غلطی میری ہے وہ پھر ہنس رہ تھا تو میں بہن کی تمہیں بہن کی فکر ہے وہ یہ سب میں نے بلا ہنسنے کی اور مت لے جاؤ
وارنا کیا وہر پھر ہنستا ہے نا اس اوپر سے اس کے ہنسنے پہ پھر مجھے اتنا غصہ آتا ہے وہ اصل میں ہو گیا گھر پہ نا وہ تنگ وہ ہوتا تھا نا دادی کے پاس ہی اس ہو گیا ہے وہ لوگ بھی پرسوں بول رہے تھے کہ ہمارے نکالنے کا سب سے زیادہ ہو جائے گا اسی کو
ہاں صحیح بات ہے
تھے نا چوبیس گھنٹے انہیں کے یہاں پاپا کدھر وہ پاپا کدھر ہو دادی کے پاس میں دادی کے پاس دادی کے پاس رات کے نو بجے تک یہ ہوتا تھا ادھر ہی
ہاں اس کو کل ہم نے اس کو پکڑا اب یہاں دو تین بار آجاؤ بھیٹو چائ بھی پلائی
وہ لوگ بھی بول رہے تھے اس کو ہوا ہوگا فیل بہت میں نے بلا کیا کرے دھیرے دھیرے ہو جائیں گی اس کو بھی عادت
اور بار بار وہاں جا بھی نہیں سکتے
نہیں کل کو وہی نا اور کل کو ان کے بچوں کی بھی شادی ہوتی یہاں بھی پھر کہاں جاتے روز روز
ہاں وہی تو
اور ایک چیز اچھا ہے نا جب انسان رشتے دار دور جاتے ہیں نا اس سے پھر پیار محبت اور بڑھتا ہے
جاتی ہے ہوں
اور مطلب اچھا لگتا ہے کہ ہمیں مت کوئی رشتے دار ہے ہی دور عید پہ جاتے ایک دو دن کے لیے اب جا سکتے ہیں
جا سکتے ہیں اب ہو گئے اب جا سکتے
وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں
ہاں ہاں یہ بات ہے مجھے ماریا کی یاد آ رہی ہے خدا کی قسم
ہاں ہاں ماریا کیا وہ مجھے بچاری پارسوم بول رہی تھی وہ بول رہے کہ جب آپ لوگ سب گھر جاؤ گے ہم ہو جائیں گے وہ اکیلے اکیلے
اور کیا چلو میں واپس کرتی چلو میں واپس کال کرتی ہوں اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ